ہاں ٹھیک ہو ب ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا اور سنا ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی ٹھیک آپ سب ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا اور سنائیں کیا کر رہے ہو
ابھی بیٹھا ہوں آپ کیا کر رہے ہو
ج ابھی بیٹھا ہی ہوا ہوں کہ ابھی کھانا کھاؤں گا آپ نے کھا لیا
نہیں میں نے ابھی نہیں کھایا ابھی تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا
چلو جی ٹھیک ہے اور سناؤ کیا کر رواج کا موسم کیسا تھا
وہ بڑھیا موسم تھا ادھر کیسا موسم تھا ادھر
جی آج توت چاہ موسم تھا ہاں آج تو ن سردی بھی نہیں تھی اور اتنی گرمی بھی نہیں تھی اچھا موسم تھا درمیانی موسم تھا
اچھا
ہاں اور میں آپ کو یہ بات کرنا کہنا چاہتا تھا دیکھیے میں ابھی بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل ہمارے جو معاشرے میں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ بن گئی ہے
جی جی
جی آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو کیا ہاں اس کے وجوہات کیا ہے یا اس سے ہو رہی ہے
جی اس سے تو بہت ہی زیادہ برباد ہی ہو رہی ہے
جی بے شک
ہوں یہ تو غلط کام ہی ہے نا ہ
جی ہاں آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھیے آج کل تو آپ کو پت ہی ہوگا کہ ہر کوئی بندہ دو دو چار چار ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے
ہوں
اور ہر کوئی آج تو آپ کو پت ہی ہوگا کہ ہر کوئی آج گورنمنٹ کی نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہر کوئی اسی کے پیچھے نہ رہے دیکھیے
جی
اس کا مطلب جس کے پاس گورنمنٹ کی نوکری نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی یہی جی سکتا ہے یا خالی یہی کوئی چیز کر سکتا ہے خرید سکتا ہے لا سکتا تا ہے پہن سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہی کچھ سیکھے دیکھیے آج کل دنیا میں اتنے سارے ہنر ہیں جو انسان سیکھ سکتا ہے جن سے انسان پیسے کما سکتا ہے یا جن سے انسان اپنا دن روزمرہ کی زندگی میں اپنا روزگار کما سکتا ہے
جی بھائی جی آپ نے بڑی بات کی ہے
جی
دیکھو بھائی ہمیں ایک کام کرنا چاہیے
ب
ایک بات تو ہے آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے ہمیں غلط کاموں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور یہ جو غلط کام کر رہے ہیں نا ہم
جی
یہ ہماری حیثیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور
جی بھائیشا
ہمیں ان سب باتوں پر غور نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے
جی بے شک
ہاں اور ہمیں ان غلط غلط چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری لائف سدھر سکے
دیکھیں ہر کوئی اپنا کام لاکھوں کروڑوں سے نہیں کرتا ہر کوئی چھوٹی سی چھوٹی سی شروعات کرتا ہے اور وہی کام بڑا بن جاتا ہے بڑا بنانے والا اس بڑا بنانے والا اس کی محنت ہوتی ہے اس میں اس کی محنت ہوتی ہے اس میں اس کی لگن ہوتی ہے اور اس میں اس کی ہم کہہ سکتے ہیں صبر ہوتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے دو سال تین سال چار سال اپنے اس کاروبار کو اگے بڑھانے میں
ہاں
دن بھر میں کسی کا بزنس بگڑ نہیں سکتا یا دن میں بگڑ سکتا ہے لیکن بن نہیں سکتا ہے
جی جی
ہاں اور اپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اپ اج کل اپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اج کل جو ان لائن شاپنگ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اچھا بزنس ہے دیکھیے ہم اج کل میرے حساب سے اتنا بازار نہیں جاتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے بہت خوش منگوا سکتے ہیں
جی
اپ کو کون سی شاپنگ اچھی لگتی ہے اپ کو بازار جا کے کچھ لانا پسند ہوتا ہے لگتا ہے یا اپ انٹرنیٹ سے منگوانے کے لیے اتے ہو
جی سر میں تو ان لائن ہی کرتا ہوں ان لائن شاپنگ ہی کرتا ہوں جیسے کپڑے لاتا ہوں ان لائن ہی اور بہت ساری چیزیں لاتا ہوں ان لائن وہ میں یہ شاپ پر نہیں جاتا ان لائن ہی منگواتا وہ سب کچھ
اس کے فائدے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں
جی فائدے تو ہے اس کے دیکھیں اگر اپ ان لائن سے کچھ لاتے ہیں کہ تو کوئی پروڈکٹ اچھا نہیں نکلتا
جی بے شک وہ تو اس کی بات ہے
کوئی پروڈکٹ اچھا نکلتا ہے کوئی اچھا نہیں نکلتا وہ تو ہم نے خود دیکھنا پڑتا ہے
جی بے شک وہ تو صحیح بات فرمائی اپ نے
صحیح ہے میرے حساب سے ان لائن ہی منگوانا چاہیے ایک تو ٹائم بھی بچتا ہے
جی
اور اوپر سے کرائے بھی بچتا ہے اور
جی بیشک یہ تو اس نے یہ بات فرمایا اپنی دیکھیے اج کل تو اتنی گرمی ہے اور اوپر سے اتنا ٹریفک جام جس سفر کو کرنے میں ہمیں دس منٹ لگ سکتی تھی اسی سفر کو طے کرنے میں اج ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے تو ان لائن شاپنگ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وقت بچ جاتا ہے اور جو ہماری محنت ہوتی ہے جانے میں یا انے میں یا دن بھر وہاں چلنے میں جہاں پہ چیزیں ہمیں خریدی ہوتی ہیں تو وہ بچ جاتی ہے لیکن اصل میں یہ مسئلہ رہتا ہے اگر ہمارے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے لیکن یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہم اگر صبح جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم شام تک اسے گھر لے آتے ہیں
جی
چاہے پھر وہ پہننے کی چیز ہو یا استعمال کرنے کی چیز ہو تو ہم لا کے آتے ہیں لیکن آن لائن میں یہ والا مسئلہ نہیں رہتا ہے دیکھیے اگر آپ کو کوئی چیز آج پسند آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آج ہی ملے گی
جی وہ تو ہے آپ نے بڑھیا بات کی ہے
ہاں اس کے لیے آپ کو پانچ دن دس دن اور ہمارے یہاں تو ایک ایک دو دو ہفتے لگ جاتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہوگا
جی جی
اور تو دس دن پندرہ دن کبھی لگ سکتے ہیں یا کبھی ڈلیوری دیر سے بھی آ سکتی ہے اور اوپر سے یہ مسئلہ رہتا ہے اگر کہیں بار چیز اچھا نہیں آ گیا چیز اگر کوئی نازک چیز ہو وہ ٹوٹی بھی آ سکتی ہے یا کوئی کپڑا ہو وہ پھٹ اٹا ہوا بھی آ سکتا ہے یا کوئی ہماری جو چیز ہے پہننے کی وہ کئی کبار دیلی بھی آ سکتی ہے یا زیادہ تنگ بھی آ سکتی ہے تو اس مسئلے میں ہمیں واپس اس چیز کو لے جانا پڑتا ہے اور اس میں بھی ہمارے چار پانچ دن لگ جاتے ہیں پیسے واپس آنے میں
وہی تو میں بھی بول رہا ہوں نا آپ کو سر ٹائم بچ جاتا ہے اس سے اور کچھ نہیں
ہاں تو اس سے تو ہمارے ہاں آن لائن شاپنگ میں تو اس سے ہمارے دس پندرہ دن ضائع ہو جاتے ہیں ہاں وہ والا مسئلہ ہماری بس آن لائن آف لائن میں یہ نہیں رہتا ہے
جی وہ بات تو آپ نے صحیح کی ہے کہ دس پندرہ دن ٹائم لگتا ہے
ہاں صفر کرنا پڑتا ہے لیکن آ جاتا ہے
جی آ جاتا ہے اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو یا ٹوٹی ہو یا پھٹی ہو اس میں ٹائم لگتا ہے اگر آپ واپس کرتے ہو اس پروڈکٹ تو اس میں ٹائم لگتا ہے ہاں ہ
جی بے شک وہ تو صحیح بات فرمائی آپ نے دیکھی اور یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ کئی کبار ہم پیسے ڈال کے وہ چیز ہمارے پاس نہیں آتی ہے کہیں کبار ہمارے ساتھ اور ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی کیا جاتا ہے گوٹالا کیا ج سکتا ہے جوونکہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ آج کل اس دنیا میں ہر کوئی ایماندار نہیں ہے ہر کوئی سچا اور پکا نہیں ہے
جی
تو کئی کبھار ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے ہم پیسے ڈال کے بھی ہمارا چیز وہ نہیں آتا ہے
جی
اور سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ رہتا لگتا ہے آن لائن شاپنگ کا کہ دیکھیے ہم تو اپنی ذاتی تعلقات جو ہماری ذاتی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں جیسے کہ نام ہو گیا ہمارا پت ہو گیا ہمارا فون نمبر ہو گیا یہ ہمارا جو بینکنگ کا مسئلہ رہتا ہے وہ جس میں اے ٹی ایم کارڈ آتا ہے یا ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ آتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز ہمیں دینی پڑتی ہیں تو اس سے مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہی کہ ہیکنگ اور فراڈ کا اتنا مسئلہ ہو گیا ہے کہ انسان کوئی فون کال ریسیو کرنے میں انسان کدراتا ہے کہ کہیں میرا کچھ کٹ نہ جائے کوئی چوری نہ ہو جائے
ہاں وہ بات تو ہے آج ہاں جی آج تو بہت ہی زیادہ یہ جو آن لائن بول رہے ہو نا آپ یہ جو انسان ڈرتا ہے ایک بات تو سچ کہی ہے آپ نے آج تو کوئی اگر انون انون نمبر سے کوئی کال بھی آ جائے تو انسان ڈرتا ہے کال پک کرنے میں یہ ب تو صحیح ہے
ہاں اور یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کو بازار سے منگوانا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی فون کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو آپ پیسے لے کے وہاں چیز اسےی پیسے دے کے چیز وہاں سک لیکن آن لائن میں یہ مسلہ رہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک تو انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یا تو فون یا کمپیوٹر یا پی سی میں آپ کو آرڈر کرنا ہوگا اور آپ کو پت ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہر کوئی پڑھا لکھا تو نہیں ہے
جی جی
اور ہر کوئی تو فون چلانا نہیں آتا ہر کسی کو نہیں آتا ہے اور جن کو خاطہ بھی ہے جی بے شک فرمائیے
جی آج تو دیکھے آج تو سبھی کے پاس ہوتا ہے فون موبائل فون اسمارٹ فون ہو سبھی کے پاس
جی
آج تو کوئی نہیں ہے اسمارٹ فون کے بغیر ہے کوئی
جی وہ تو ہے لیکن ہم اگر اپنے بوڑے بزرگوں کی بات کریں تو انہیں تو یہ نہیں آتا ہے کہ ان کے لیے ایک آڈر کرنا یا کوئی چیز بہر سے انٹرنیٹ سے
جی ب بات تو آئی کی ہے آپ نے دیکھیے اس بات پر تو ہمیں غور کرنا چاہیے دیکھے اگر کوئی بزرگ ہو ہوتا ہے ہمارے گھر میں
جی
تو ان کو سکھانا پڑتا ہے نا وہ بھی سیکھ جاتے ٹائم لگتا ہے مر سیکھ جاتے ہیں وہ بھی
جی بیےشک جب وہ تو ہے جو پڑھا لکھا ہوگا اسے تو سمجھ آ لیکن جو جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا اس سے تو یہ نہیں آئے گا کہ میرے کو آن لائن پیسے ڈالنے ہیں یا آن لائن کوئی چیز کرنا ہے چلو جی بھائی آشر بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا اور بہت سیکھنے کو ملا اللہ نے چاہا تو آگے بھی بات ہوتی رہی اللہ آپ کو سلامت رکھیے اللہ حافظ
شکہ بھائی اللہ حافظ